ہاں جی اسلام وعلیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں اپ
ایسی ہو جی ماشاء اللہ میں بالکل خیریت سے ہو آج نہ ہمارے یہاں پہ صبح سے بارش ہو رہی ہے تو نہا نیٹ ورک ایشو تھا تھوڑا سا
جی جی بارش تو ہمارے یہاں پہ بھی سویرے سے ہی ہو رہی ہے بس یوں ہی گھر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں بارش کی وجہ سے
اچھا اچھا موسم کچھ زیادہ ہی بگڑتا ہے آج کل تو
اب بارش کا موسم آ گیا تو اب تو بارش تو ہونی ہی ہے
ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ہمارے یہاں پہ نا پورا دن ہو گیا پوری رات میں ہوئی ویسے نا تمہیں کون سا موسم پسند ہے سب سے زیادہ
ہمیں تو سردیوں کا موسم زیادہ پسند ہے کیونکہ ہمیں نا سردیوں کے موسم میں سب مطلب سب چیز بہت اچھا اچھی بھی لگتی ہے اور اس میں کوئی مطلب ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی کسی طرح کی جیسے گرمی میں ہم زیادہ دن میں باہر نہیں جا سکتے دھوپ ہوتی ہے زیادہ گرمی ہوتی ہے اور بارش کے موسم میں بارش کی وجہ سے تو کہیں جا ہی نہیں سکتے اسی وجہ سے ہمیں سردیوں کا موسم زیادہ بےحد اچھا لگتا ہے
وہ صحیح فرمار ہو ہو کیا ہیلو اور نہ مجھے تو نا بارش کا موسم اس لیے اچھا لگتا ہے بارش کے موسم میں نہ چاروںتے چاروں طرف نا ہریالی ہو جاتی ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
اور نا گھومنے پھرنے کا بھی من کرتا ہے بارش کے موسم میں سارا طرح تیار
ہوتا ہے کہ بارش زیادہ گرتی ہے تو پھر اس سے ہمیں بہت تکلیف بھی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پھر کپڑے نہیں سوکھ پاتے ہیں یا تو پھر ہم کہیں جا نہیں سکتے جیسے ضروری کام ہوتا ہے ہمیں تو پھر اس سے بہت ذری تکلیف بھی ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے
ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا تکلیف بھی ہوتی ہے اور جگہ جگہ کیا ہے جگہ جگہ گڈھے بھر جاتی ہے ہو جگہ جگہ گڈھے بھر جاتے ہیں تو نا دکت ہوتی ہےار کے موسم میں آنے جانے میں اور نا ہمارے یہاں ہمارے گھر کے پاس میں تو نا ایک بہت بڑا تالاب ہے تو تالاب میں کیا ہے بہت ساری مچھلیاں آ جاتی ہیں تو مچھلیوں کی وجہ سے پھر جانے آنے نا اور زیادہ دقتتی ہے
وہ تو ہے ہمارے یہاں پر بھی جیسے گڈھے وڈے ہیں کچھ راستے ہوتے ہیں جو بھر جاتے ہیں پانی سے تو پھر آنے جانے میں باہر دکات ہو جاتی ہے بچوں کو اسکول جانے میں بہت پریشانی ہو جاتی ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل اورنا بارش کے موسم میں آپ نا ہیلو بارش کے موسم میں ماشاء اللہ گرما گرم پکوڑے کھاؤ گرما گرم آلو بھی پراٹھے اور نا گرما گرم بریانی کھاؤ چکن بریانی ک کھانے میں کتنے ٹیسٹی لگتے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب مطلب بارش کے موسم میں باہر بارش ہو رہی ہو اور اپ بیٹھ کے گرما گرم چیزیں کھائیں تو وہ چیز تو بہت بہت ذیاد مطلب آنند دیتی ہے بہت ذیاد اچھی لگتی ہے وہ ساری چیزیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل اور مجھے تو نا بارش کا موسم بےحد ہی زیادہ اچھا لگتا ہے بارش کے موسم میں کیا ہے آپ ہریالی دیکھ کر نا مجھے سکون ملتا ہے چاروں طرف کی ہریالی دیکھ کر اچھا لگتا ہے مجھے تو
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ مطلب بارش کے موسم میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بارش گر تی ہے تو وہ پیڑ پودوں کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے کہ پیڑ پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں سارے کسانوں کی فصل اگ جاتی ہیں کسانوں کے لیے وہ بھی بہت اچھا اور اس کے بعد ہمیں اتنی مطلب بارش کا آنند لینے مل تا ہے بارش اتی ٹھنڈ ٹھنڈی ہوا لے کے آتی ہے اپنے ساتھ میں
جی جی ماشاء اللہ بالکل نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بے حد ہی زیادہ چلتی ہےرات کو کے موسم میں ہونا اچھا دن ہوتا ہے ویسے ہے نا گرمیوں کا سب سے بےکار
جی جی
سب سے بیکار ہوتا ہے نا گرمی کا موسم گرمیوں کے موسم میں کیا ہے ہے نہ تو کچھ زیادہ کھا سک سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں کتنی دقتیں آتی ہیں گرمیوں کے موسم میں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایسا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ہم نہ کچھ زیادہ کھا سکتے ہیں اور کچھ چیزیں بھی جیسے سبزیاں وغیرہ بھی گرمیوں کے موسم پہ آپ کتنی بھی اچھی بنا لیں گی لیکن اس میں ان میں کچھ سواد ہی نہیں آتا ہے وہ بالکل اچھی ہی نہیں لگتی ہیں
کیا ہوا
گرمیوں کے موسم میں بھی جیسے آپ کتنی بھی سبزیاں بنا لیں گی لیک لیکن ان میں کچھ سواد ہی نہیں آتا وہ بالکل اچھی ہی نہیں لگتی ہیں
جی جی ماشاء اللہ گرما گرم بناتے ہیں تو تھوڑا ٹیسٹی لگتی ہے اور پھر اس کے بعد نا اسے فریج میں رکھ دیتے ہیں تو فریج میں رکھ کر نا اس کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اور ایسا ہوتا ہے بارش کے موسم میں اب سردیوں میں اب جو بنا لئے وہ کھا لئے ان میں اس میں الگ ہی سواد آ جاتا ہے
جی جی بالکل صحیح فر ما رہی ہو اور نا گرمیوں کے کیا ہے سبزی وغیرہ خراب ہی ہو جاتی ہیں اور یہ برسات کے موسم میں نہیں ہوتی ہیں
ایسا ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں خراب ہو جاتی ہیں چیزیں لیکن ان وہ بنانے میں بھی اچ اچھی نہیں لگتی ہیں ان میں پتہ نہیں کہ وہ سواد ہی نہیں آتا بالکل بھی اور سردیوں کے موسم میں ہم کچھ بھی کھا لیں ہم سب چیزیں اتی اچھی لگ جاتی ہیں بارش کے موسم میں ہمیں سب سے زیادہ یہ اچھا لگتا ہے کہ جو اتنے فل فل فروٹ آتے ہیں
اب ایس نا ہوتا ہے سب کا موسم سب سے اچھا لگتا ہے سر سردیوں صبح کی گرما گرم چائے صبح کی دھوپ اور مونگ پھلی وغیرہ کتنی اچھی لگتی ہے رگے ہو بیٹھ کے مونگ پھلی کھاؤ تو کتنی اچھی لگتی ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مونگ فلی کھاتے ہیں اور گرما گرم بھٹے آ جاتے ہیں راست توں میں چوراہوں میں بھٹے بکنے لگ جاتے ہیں بارش میں جا کے ہم وہ کھائیں وہ تو اور زیادہ ہمیں اتنا پسند ہے کہ ہم کیا ہی تو
جی جی ماشاء اللہ بالکل گرمی اگی برسات کے موسم میں سردیوں کے سردیوں کے موسم میں نا بٹے کھانا تو مجھے بھی سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے بہت اچ اچھا لگتا ہے مجھے تو
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایسا ہے ہمیں تو سردیوں کے موسم میں ہمیں ایسا اچھا لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی پہن سکتے ہیں مطلب اگر ہم سویٹر وغیرہ بھی پہن تے ہیں پر اس کے اندر ہم کوئی بھی کپڑے پہن سکتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں کپڑے چبھنے سے لگ جاتے ہیں وہ بالکل بھی مطلب شریر میں ایسا ہوتا لگتا ہے کہ کچھ پہنے ہی نا ساری چیزیں لگتا ہے چبھنے سی لگتی ہے بالکل ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو
کیا ہوا
آواز آ رہی ہے آپ کو
جی جی یاں نہ میرے یہاں پہ نا نیٹ ورک پرابلم ہو رہی ہے بولیے آپ فرمائیے
ا موسم خراب ہے نا ابھی تھوڑی برسات کی موسم ہو رہی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صوبے سے ئ پوری رات ہو گئی صبے ہو گئی موسم کی وجے سے نا دکت ہو رہی ہے اور نا آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں کے موسم میں گھومنے کا مزہ کچھ الگ یھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ ایسا ہوتا ہے نا بارش کے موسم میں نیٹ ورک کی بھی بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ نیٹورک نہیں آ تا ہے اور فیر اس کے بعد ہمیں اس اس وجہ سے کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے کت نے کام رک جاتے ہیں کتنی ساری چیزیں ہی نہیں ہو پاتی ہے ان ساری چیزوں کی وجے سے
جی جی ماشاء اللہ بالکل اور آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کی برسات کے برسات کے موسم میں تالاب وغیرہ میں مچھلیاں کتنی آجاتی ہیں تو نا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نا مچلیاں پکا پکا کے کھانا اچھا لگتا ہے ان کے لیے تو نا ماجے ہی ماجے ہو جاتے ہیں برسات کے موسم میں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہوتا ہے برسات کے موسم میں بھی بہت اچھی اچھی چیزیں آتی ہیں کھانے پینے کی ہمیں تو سب سے زیادہ برسات میں گرم گرم چائے پکوڑے اور بھٹا بھٹٹے کو بھون کے کھانا وہ ساری چیزیں ہمیں بہت زیادہ پسند ہے آپ کو کیا چیجیں پسند ہے کھانے میں
ہیلو
جی آپ کو کیا چیجیں پسند ہے کھانے میں
جی ماشاء اللہ مجھے تو نا کھانے میں گرما گرم نہاری کرما شیرخرما اور نہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے بےحد ہی زیادہ پسند ہے کھانےمیں آپ کو نہیں ہے کھانے میں پسند
لیکن برسات کے موسم میں تو ہم جو کھا لے ہمیں وہ پسند آ مطلب اچھا لگ جاتا ہے ان میں سواد آ جاتا ہے
ٹھنڈے پدارت ملتے ہیں جیسے کی فریج کا رکھا ہوا آم اور تربوج اور ٹھنڈائی وغیرہ تو کتنا اچھا لگتا ہے گرمیوں کی
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
گرمیوں کے دنوں میں اور آپ کو کیسا لگتا ہے تربوز وغیرہ کھانا
گرمیوں کے موسم میں تو فل بے حد اچھے اچھے آتے ہیں مطلب ہمیں تو تربوز یے صحی چیزیں کیا ہوتی ہے شریر میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیت تی یے تو ہم تو زیادہ سے زیادہ کھاتے ہیں اور
جی جی ماشاء اللہ بالکل چلو ٹھیک ہے مجھے نا آپ سے گف تگو کر کے بے حد ہی ذیادہ اچھا لگا
ہمیں بھی آپ سے گفتگو کر کے بےحد ہی اچھا لگا چلیے پھر ہم کرتے ہیں آپ کو کال
اللہ حافظ
ج